وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
ہم بڑھیا آپ کے گھر میں امی ابو اپی بھائی جان خیریت سب
سب خیریت آپ بتائے آپ کیسے ہیں
جی جی ہمارے یہاں بھی سب خیریت ہے دیکھیے آج ہم بات کرنے والے ہیں جی نیوز اسکل لرننگ نیو اسکلس پر یہ ٹاپک تو آپ نے سننا ہی ہوگا دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی
بلکل بلکل بہت سے ٹاپک سنا ہے آپ نے لرنگ نیو اسکلس ہمیں نئی نئی چیزیں سیکھتے رہنا چاہیے
جی جی بلکل سیکھنے رہے دیکھیے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمیں ڈیلی نئی نئی اسکلس کو سیکھنا چاہیے جیسے کہ ہمیں آج کے سمے میں آپ کو پتہ ہی ہو ہے کہ کہ جیسے کہ آرٹیفیشیل انجینئرس جیسے کہ جسے ہم اے آئی بولتے ہیں ہمیں اسے اچھے سے یوز کرنا آنا چاہیے اسکلس
ہے گا سرم ویسیے کوئی گل نہیں ہاں بلکل سہی فرما رہے ہیں آپ بالک بالکل بالکل
جیسے کی ڈیجیٹل کانٹینٹ کو آپ سیکھنا چاہیے کی ڈیجیٹل کانٹینٹ کیا ہوت تا نئی نئی اسکلس پہ آپ کو روز اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے ہر نئی اسکل کو سیکھنا چاہیے دیکھ جیسے کہ ہم لوگ صرف پرانے ٹائم میں ہوتا تھا صرف فون یوز کر کر یرے ہیں فون یز کر رہے لیکن آج کے ٹائم میں بھی لوگ یہی کام کر آے ہیں ہمیں اپنے کاموں کو آسان کرنے کے لیے نیو اسکلس کو سیکھنا پڑتے ہیں
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ فون سے بھی آپ بہت طرح کے اسکلس سیکھ سکتے ہیں اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ جی جی
کریئیشن آتی ہے ہمیں وہ سیکھنی چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے جو نئی نئی جتنی بھی آپ کو اسکلس آپ لے ہو سکے آپ اپنے اندر ہیبٹس کو لے
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
جی جی
نئی نئی طریقے سیکھنا چاہیے جی جی جی فرمائ فرمائ آپ فرمائیں
جیسے کی آپ کو پتہ ہی ہوگا دیکھیے کی ہمیں نئی نئی اسکل کو کیسے سیکھنا چاہیے جیسے کی آپ کو ڈیلی آپ کو ایک چیز تو سیکھنی ہی چاہیے کوئی نہ کوئی جیسے جو آپ کی لائف میں امپورٹینٹ ہو جیسے کی جو ہے آپ کو پتائیے آپ جگنگ کرنے جا رہے ہیں تو آپ اب صبح جگنگ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو یے چیز کو ہیبٹس میں ڈال کے ہی آپ کی اسکل بن جائے گی کہ ہاں بھائی میں روز روز جاتا ہوں
جی جی بہت صحیح بہت صحیح بات بول رہے ہیں آپ
جی جی صحیح بات بول رہے ہیں جی آپ فرما جی آپ کو کیا لگتا ہے نئی اسکلس کے اوپر
جی نئی اسکل بالکل سیھنی چاہے اگر آپ مو آپ ایک چیز تو اور بہت اچھی چیز ہے کی آج کے ٹائم پے آپ کے پاس موبائل فون ہے آپ اس سے فری میں نا نہیں چیز سیکھ سکتے کچھ نئی بھاشا بولنا سیکھ سکتے ہو آپ آپ کو اگر پنجابی نہیں آتے پنجابی سیکھ سکتے ہو آپ اور فرانس فرانس لینگویج سیکھ سکتے ہو آپ فرینچ سیکھ سکتے ہو آپ تو نیو سکلس سیکھتے رہنا چاہیے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے بالکل صحیح فمایا
جی جی بتائیں آپ فرمائیں
جی دیکھیے ہمیں نئی نئی سیکھنا چاہیے جیسے کی آپ کو پتہ ہی ہے کی ہمیں ڈیلی ہر ایک نئی اسکل کو اپنی لائف میں حبیٹس میں لینا چاہیے
بالکل بالکل
دیکھیے جیسے کی آپ کو میں بتاؤں کی نئی نئی اسکل کو سیکھنا ہمارے لے بہت زیادہ ضروری ہے
جی جی ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں اور
جی جی الحمد للہ الحمد للہ ہمیں سیکھنا چاہیے کیونکی دیکھیے ہمارے بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہو جاتا ہے کی ہم لوگ نئی نئی اسکل کو سیکھیں
جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کیونکی ٹائم آپ کو پتا ہے سر ایک دم آگے بڑھ جا رہا ہے اور پھر نہیں تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے
جی جی جی جی ہمیں جتا ہو سکے دیکھیے نئی نئی جو لرننگ اسکلس کو سیکھنا چاہیے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا دی ہمیں روز جتنا ہو سکے اچھے سے اچھے جیسے کہ آپ کو لگ رہا ہے کی آپ کو کوئی ورک نہیں آتا تو آپ کو ورک سیکھ لیں گے آپ آپ کو اچھے سے بات کرنا سیکھنے نجی جنرل ہیبٹس ہوتی ہیں جو یہ سیکھیں آپ آپ کو کامن میتھس سیکھنی چاہیے دیکھیے
جی جی ہر انسان کو نئی نئی لرنیگ ہر چیز سیکھنی چاہیے کوئی عمر نہیں ہوتی سیکھنے کی آپ کبھی بھی سیکھ سکتے ہیں
صحیح ہے
بالکل جو چیز آپ کو نہیں آتی آپ کو وہ چیز ہمیشہ سیکھنی چاہیے
ہمیں صرف
جی جی
محنت کا نئی اسکیل سیکھنا بھی اتنی ہی ضروری ہے ہر نئی اسکیل آپ کے لیے اف نئے آفس نئے جو طریقے ہیں دور ہیں دروازے کھولتی ہے شروعات میں سیکھنا مشکل لگ سکتا ہے مشکل لگ سکتا ہے لیکن ہر دن تھوڑا تھو ڑا آپ کو پریکٹس آپ کو پہلے سے بہتر بناتی ہے دیکھیے یاد رکھیے کوئی بھی انسان ایک دن میں ایکسپرٹ نہیں بنتا ایک ایفرٹ کبھی نہ کبھی اسے شروعاتی شروعاتی یا فرق صرف اتنا ہے کہ اسے سیکھنا چھوڑنا نہیں ہے اگر آپ روز تیس منٹ بھی نئی اسکیل پر کام کرتے ہیں تو ایک سال بعد آپ کا گیان اتم اتم سے وہ جو آپ کا سیلف ریسپیکٹ سے زیادہ جو بھی آپ کے ابویسلی جو آپ کے خود کا آپ سوچ تے ہو کے نہیں ہو پاؤ گے وہ دو دونوں سے پہلے دگنا ہو جائے گا جی
بالکل بالکل صحیح فرما رہے آپ
بالکل بالکل دیکھیے غلطیاں کرنا سیکھنے کا حصہ ہی یہ ہوتا ہے ایسا ڈرنا نہیں ہے بلکہ آسانی سے بڑی بڑی وہ بن جانا ہے آپ کو بڑی پریکٹس کرنی ہے اچھے سے ایک اسکیل پہ آپ کو کام کرنا ہے دیکھیے آج جو آج جو سمے آپ سیکھنے میں لگا رہے ہیں وہی آپ کی کل کی پہچان سفلتا اینڈ آپ کی جو سیلف رسپیکٹ جو آپ کی اور جو آپ انڈسٹری کے اندر اسٹینڈ کرتے ہیں نا وہ اس کی نیو بھرے گا اس لیے انتظار مت کیجیے آپ ایک نئی اسکیل چنیے پہلا قد م اٹھایے خود کو بنائیے اپنے لیے
بالکل بالکل روز کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنا چاہیے نئے اسکیلس پہ کام کرنا چاہیے
کام کرنا جی جی
جی بالکل صحیح فرما رہے آپ بہت صحیح
جی جی بالکل بالکل
جیسے آپ اگر آپ ہمیں لے لیں تو ہم بھی کچھ نہ کچھ روز نیا نیا سیکھتے رہتے ہیں
ساتھ میں جیسے کہ آپ کو اے آئی ٹولس کو سیکھ سکتے ہیں آپ جو نئی نئی اسکیلس ہیں جیسے آپ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ سکتے ہیں آپ گرافک ڈیزائنگ سیکھ سکتے ہیں آپ کانٹینٹ کریشن سیکھ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ سکتے ہیں آپ کاپی رائٹنگ سیکھ سکتے ہیں جی جیسے کہ ایڈ سیلس پیجز اینڈ اسکرپٹس جو ہوتی ہیں جی کہ آپ پبلک اسپیکنگ اینڈ کمینیشن کمیونیکیشنس پر بھی جا سکتے ہیں آپ انگلش کمیونیکیشن سیکھ سکتے ہیں آپ کوڈنگ سیکھ سکتے ڈیولپر بن سکتے ہیں جی یو آئی یو ایس ڈیزائنگ جیسی چیزیں آپ سیگما یہ سیکھ سکتے ہیں آپ ڈاٹا انلیسیس سیکھ سکتے ہیں آپ سائبر سیکورٹی سیکھ سکتے ہیں آپ سیلس اینڈ نگیٹو فوٹو گرافی اینڈ سینیمیتھیکس میوزک پروڈکشن اینڈ آڈیو انجینئر آپ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں دیکھیے یہ سب چیزیں اسکلس ہیں جو کی آج کے سمے پہ کتنی زیادہ ضروری ہو چکی ہے انسان کے لیے
جی جی لیکن وہی بات ہے کہ سیکھتے روز رہے دس دس منٹ اگر آپ روز دیں گے اپنی لائف میں نئی اسکل سیکھنے پہ تو ایک دن آپ چو کچھ نہ کچھ سیکھ ہی جائینگے
جی جی بالکل آپ یہ اتنی ساری اسکلس ہیں یہ جو بہت امپورٹنٹ اسکل ہیں یہ اسکل یہ اسکلس ایسی ہیں جو آپ کو دنیا میں کہیں اوپر مقام تک پہنچا دیں گے فرض کریں اگر آپ نے آج ان میں سے کوئی ایک اسکل کے بھی اگر روز ایک گھنٹہ دے دیا نا اپنا روز صرف ایک گھنٹہ بھی اپنا آپ نے دے دیا تو آپ مانیں گے نہیں کہ آپ دو سال بعد کہاں پر
بالکل بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
پر مقام اپنا حاصل کر چکے ہوں گے
بالکل بالکل روز کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی جب تک آپ چاہے تب تک سیکھ سکتا ہیں
بالکل سیکھ ستے ہیں جی بالکل سیکھ سکتے ہیں کیوں نہیں سیکھ سکتے جی ہر اسکل پہ اگر ہم دس منٹ بھی دیں اپنا ڈیلی کے بس دس منٹ دیں اور بس لیکن ابنی ان ہیبٹس کو چھوڑنا نہیں ہے دیکھیے صبح ایک تو ٹائم پہ اٹھنا ہے آپ کو اور نی اسکلس پر آپ کو جو دھیان دینا ہے ڈیلی اور میں کہ آپ کو جو بھی اسکل سیکھنی ہے آپ پہلے صبح کے سمے پر سیکھیں کیونکہ صبح کےسمے نا مائنڈ بہت زیادہ فریش ہوتا ہے جی
بالکل بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
جی جی الحمد للہ ہماری باتوں ہمیں آپ کی باتوں میں بھی بہت سچائی لگی مجھے جیسےآپ نے فرمایا تھا بہت زیاہ سمجھ آئی مجھے آپ کی باتیں
جی جیل سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی آپ جب چاہیں تب سیکھ سکتے ہیں
جی جی جی جی آپ اپنی اپنی لائف میں کچھ نئی اسکلس کا کرتے ہیں جی لیتے ہیں نہیں
جی جی میں کچ نئی نئی چیزیں روز سیکھتی ہوں میں نئی چیزیں جب مجھے سیکھنے کو مل جائے نیو بھاشا ہاں نیو لینگویج کچھ نیو اے آئی کورس یا کچھ بھی جو کچھ اگر سیکھنے کو ملتا ہے تو دٹ واز گڈ نہ یور آپ کے ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے
الحمد للہ آپ کی بات میں بہت سچائی نظر آ رہی ہے بہت سچائی نظر آ رہی ہے نںی اسکل اس کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے
جی جس سے آپ سمے کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے آپ پیچھے نہیں چھوٹیں گے نہیں تو آج آنے والے ٹائم میں اگر آپ دیکیں گے تو بہت زیادہ اسکل آگے بھ چکی ہوں گے تو ہم لوگ یچھے رہ جائیں گے
الحمد للہ دیکھیے آپ وقت کے ساتھ بہت اچھے سے چل پائیں گے
بالکل بالکل اور کچھ اگر آپ کو نیا آتا ہوگا تو جی جی آپ وقت کو پیچھے چھوڑ دیں گے سب سے زیادہ آپ ہی سیکھ رہے ہیں آپ وقت کو بہت پیچھے چوڑ دیں گے
جی جی دیکھیے آ وقت آپ کے پیچھ ہو کاا اور آپ زمانے کے آگے ہوں گے زمانہ آپ کے پیچھے ہوگا اگر آپ نئی اسکلس کو سیکھیں گے
آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ آگے ہی ہوں گے زمانہ آپ کے پیچھے ہی ہوگا آپ فکر نہ کریں
کل کوشش جاری رہے گی دیکھیے جی بالکل بالکل نئی نئی دیکھیے نہ نئی نئی اسک کلس کا آپ کو آپ کو اپنے اندر آپ کو جو بھی ہے ڈالنی ہوں گی ڈیلی ہیبٹس پے جوڑنا پڑے گا آپ کو اس کو اپنی لائف کے اندر بالکل ایک طریقے سے جیسے لے لیتے ہیں نا اپنے اندر کو جیسے پانی پی جاتے ہیں ہمارے اندر چلے جاتا ہے اس طریقے سے بالکل اندر آپ کو اپنی اسکلس کو پینا ہوا گھٹ گھٹ کر کے اسکل کو پینا ہوگا جی جی جی چلیے دیکھیے آپ سے بات کر کے الحمدللہ اچھا لگا نئی اسکلس کے اور بہت اچھے سے بات ہوئی آپ کی باتیں سن کر ہمیں اچھا لگا تو خدا حافظ
خدا حافظ ٹھیک ہے گفتگو کریں گے ٹھیک ہے
ہ